ہلو وعلیکم السلام آب کیریے سے ہو ہاں کیرے تھ اللہ کشن کرڑ
جی اور بتائیں
ہاں اور کیسی چل رہی ہے آن لائن ون لائن شاپنگ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو
جی بڑھیا اللہ کرم ہے اللہ کا شکر ہے آپ صحیح ہے
ہاں صی ہے
جی
اور بتاؤ آن لائن شاپنگ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو
آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے موسم کے اعتبار سے اب گردی رہتی ہے گرمی رہتی ہے تو کون جائے مارکیٹ اسی لیے گھر پہ ہی منگا لو ہے کہ کی نہیں
آن لائن کر کے منگالو کر کے کیا ہے اس میں ف سردی مطلب جو آف لائن کے اندر نا سامان کو دیکھ لیتا ہے ون ٹچ کر کے ا ڈائن کے اندر سامان کو ٹچ کر کے نہیں د تو نا پن کوالٹی اس کی جو کوائلٹ نہیں دھ پا س کیاپنس گ آن لائن میں نہیں دیکھ فضب کر میں آن لائن کے اندر وہ فوٹو میں آتا ہے بس وہ فوٹو میں دکھاتے کیا ہے اور بھیجتے کیا ہے
جی جی جی جی ہاں ہاں اس میں کیا ہے مت میں بہت دھوکا بھی ہو چکا چک ہے سب کے ساتھ
بہت ساروں کا ساتب دگا آتا ہے
جی جی بہت دھوکا ہوتا ہے
ابھی جیسے کوئی اسمارٹ فون منگاتا ہے نا ہے نا جو فوٹو کے اندر تو کچھ اور رہتا ہے اس کے اندر ہے نا اور بھیس سے جو ڈبے کے اندر آتا ہے صابن کی بٹی ایک دو بار ایسا ہوا ہے مطلب بہت جگہ پر ہوا ہے ایسا تو اسکین
جی جی ہاں ہاں جی جی آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ کبھی دھوک ہو گیا ہے موبائل منگایا ہے اس میں صابن آ جاتا ہے آن لائن میں یہ چکر ہے ہاں
وہی تو آف لائن کے اندر تو کیا ہے دکان پہ جا کے دیکھ لو جیسے فون وون لینے جاتے ہیں نا آف لائن دکان پہ جب تو اپن چلا کر بھی دیکھ لیتے ہیں فون کو اور اس سے جو دکان والے سے پوچھ لیتے فون کے بارے میں کیسا کیا
جی جی ہاں ہاں سارے سارے فنکشن کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے کہ ہاں
ج
جی جی آن لائن میں بہت دقت آتی یہ صحی بات ہے ہاں ہم تو ہم دیکے آن لائن دیکھیے آن لائن بھی اپنی جگہ سے صح ہے آف لائن بھی صحیح آپ بتائیے اب ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے صحیح ہے تو مطلب کہ جو سامان اپلبد نہیں ہے آف لائن میں وہ آن لائن کوجے گ مل جائے گا ہے کہ نہیں جو ضرورت کا سامان ہے تو یہ چکر ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو رورت ضرورت ہے لیکن وہ آف لائن ملتا نہیں ہے ہے کہ نہیں
ہاں
ہاں لیکن آن لائن مل جاتا ہے
آن لائن مل جاتا ہے آن لائن جو اس کی نا ریٹ وہ فکس رہتی ہے آن لائن جو سمان منگاتے ہیں نا اپن
جی
اس کی جو ریٹ رہتی ہے وہ فکس رہتی ہے اب جو اپن آف لائن سامان منگاتے ہیں اس کی تو اپن تھوڑا بہت کم بھی کر لیتے ہیں ریٹ پوچھ لیتے کیا ہے مطلب ریٹ کتنی ہے کم بھی کر سکتے ہیں آن لائن نہیں کر سکتے نا کم اس کے اندر تو ہے ج ت ہے اور اوپر سے ڈلیوری چارج اور لگتا ہے
جی جی بالکل
سامان تو الگ منگانے کا الگ اپن آف لن ج ل آ گ دکان پہ سے انے میں تو اس کے اندر ایسا ہے آن لائن کے اندر کہ آن لائن میں ٹم لگتا ہے بس تھوڑا سات آٹھ دن کا وقت لگتا ہے اور جو آف لائن ہے آف لائن کے اندر تو کیا ہے مارکیٹ میں جا کے لے آتے ہیں
جی جی
مارکیٹ میں ج لیےیاد ج اس میں
ہاں جی وہی بولے ن مطلب کہ آن لائن آف لائن کی شاپنگ جو ہے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنی اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہے
وہئی تو
آن لائن کی شاپنگ بھی بیچتے ہیں اور یہ جو آف لائن ا وہ بھی بیسٹ ہے آف لائن کے اندر ایسا ہے نا اپن کو سامان لینے جاتے ہیں تو وہ مطلب جیسے کوئی کپڑے وپڑے لینے جاتے ہیں سائز چھوٹا بڑا رہ جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسچینج بھی کرا لیتے ہیں چینج کروا لیتے
ج جی
اور آن لائن کے اندر اگر سائج بڑا آ جائے چھوٹا جائے تو پھر اس کو اس میں تو ٹائم لگتا ہے ریٹرن بھیجتے ہیں نا سات دن کے اندر اس میں ٹائم لگتا ہے پورا
ہاں پورا آتا ہے ن جاتا ٹائم لگتا ہے پھر اس میں کیا ہے کہ پھر اگر ریٹرن ہو کر آئے تو پھر سائز میں گڑبڑ ہو جائے
وہی تو ٹائم لگتا ہے سات دن آنے میں پھر ریٹرن کرنے میں سات دن لگتے ہیں اور کوئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن سامان مگے نا اپن جو بہت سارے رہتےس مطلب جو سامان کو تو نکال لیتے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور سامان کا فوٹو کھینچتا بھیج دیتے ہیں اس ڈبے کے اندر وہ سامان نکال کے اور ڈبے اس اسی ڈبے میں اور سامان رکھتے
جی جی ایک حپی صح ایک میری ایک ب کریں ب کی ا سے جی بک جی جی جی چلیے آپ آپ زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا آف لائن اور شاپنگ کرتے ہیں
ہم تو مطلب بہت کم ہے جو کہ آن لائن کرتے ہیںف لائ ہی کرتے ہیںف لائن ہیتا ہے
ہاں چلیے سب کا اپنا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مطلب کہ آف لائن بھی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارا آف لائن ہی شاپنگ بڑھیا ہے اور کوئی اگر مطلب کہ لش گ کر رہا تھا وہ یہی سمجتا اپنے تجربہ کے حساب سے کہ بھ میرا آن لائن ہی شاپنگ اچھا اچھا ہے کہ نہیں جی ہاں دونوں سےی غلط نہیں ہے ہمب مارکیٹ میں کوئی سامان اپلبد نہیں ہے ا وہ آن لائن میں مل جاتا ہے کہ نہیں آن لائن اس کے لیے بہتر ہے
وہی تو اور جو آن لائن ملتا ہے وہ آف لائن نہیں ملتا آن لائن میں اپن سامان دیکھتے ہیں اگر اس کا فوٹو ا اگر اپ آف لائن دکھایا کسی دکان پہ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ والا سامان تو آن لائن ہی ملے گا یہ یہلنٹرت کیاا دکان کو کیے جاتا اور جیسے ابھی اولی ن یہ بھی کرتے ہیںھانا آرڈر بھی کرتے ہیں بہت سارے س کے اندر آن لائن کے اندر تو کیا ہے دس منٹ کے اندر آ جاتا ہے جو بھی گھر بیٹھا آ جاتا ہے جیسے کرتے نا پیا اور جو ا لائن آف لائن میں ایسا ہے آپ ل خود کو جانا پڑ گا دکان
جی جی ہاں یہ دقت ہے تھوڑی پریشانی ہے کہ آدمی آپ گرمی میں خود سے جا ہو لائن شاپنگ کرنے آن لائن میں یہ فائدہ ہے کہ مال آڈر مارو گھر پہ آپ کے
وہئی تو گھر پہ آ جائے گا گھر پہ آ جائے گا آپ کال کر د گا کہ آاں گئے آپ کوڈر
جی اچھا آپ جو مطلب آن لائن شاپنگ کیے آ کا کیا تجربہ رہا ہے آن لائن شاپنگ کے اندر
آن لائن شاپنگ کے اندر میرا تو اچھا تھا تجربہ مطلب جو میں نے سامان منگایا تھا وہ اچھا تھا بتایا ہے اسے کوالٹی کے اندر کوئی دقت ہے ان میں نے فیس واش منگائے تھے اسے بہ سارے ایک دو بار کرا تھا میں نے اور چوز بھی کرے تو ادر جو فوٹو کے اندر آتا ہے نا وہ تھوڑا الگ دکھتا ہے
جی تھوڑا تھڑا ہاں تھوڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے نا
تھوڑی وہ جو اس کی برائٹنیس ہوتی ہے نا چمک وہ چمک کے اندر تھوڑا فرق رہتا ہے کیونکہ وہ جو فوٹو کھینچ کے بھیجتے ہیں وہ پہ نہیں کو آئی فون سے کھینچتے یا کون سے ڈی ایس ایل آر کیمرے سے
جی جی جی ہاں ہاں اس میں اس میں دھوکا ہو جاتا سب کو کہ فوٹو میں کچھ اور دکھا رہا ہے اور
وہی تو کیونکہ آن لائن جو فوٹو بھیجتے ہو اس میں بہت تمگر یہ اور آف لائن جب وہ آتا ہے نا سامان ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو وہ فوٹو میں تھا ہی نہیں یہ والا یہ والا الگ ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے
ٹھیک ٹھیک
اور ایسے مطلب بہت جگہ پر جہاں پر کہ آن لائن نہیں آتا سامان پہلے مطلب آیا کرتا تھا اور اب آنا بند ہو گیا اس کا بھی کارن ہے جو کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامان م م گل کے کوئی بھی اس کو ریٹرن کر دیتا ہے ہاتھوں اور ریٹرن بھی کر دیتے ہیں اور اس سامان نکال لیتے ہیں اور اس اس کی جگہ کو اور سامان کو ڈال کے بھیج دیتے ہیں مطلب بہت فرجیت کرتے ہیں اس لی ہم کرتے ہیں وہی بہت زیاد ہو رہا تھا پہلے یہاں پر ج بند ہی کر دی یہ کے لوگ
ہاں اسی لیے تو یہاں کے اسی لیے تو یہاں کے لوکیشن کو بند کرتا بھائی آن لائن والے ڈیلیوری کرنے یہاں آتا ہی نہیں ہے ہاں فلپکارٹ ہاں کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے کوئی بھی مطلب کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ شاپنگ والے نہیں آتے ہاں آن لائن شاپنگ والے کوئی نہیں یار صحیح بات ہے پہلے سنتے تھے کہ یہاں پہ مشرو بھی آتا تھا کہ نہیں میشو بھی آتا تھا فلپکارٹ بھی آتا تھا جی یہ میں یہاں تک کہ جو بھی آیا یہاں پہ جی چلیے خیر مطلب کہ آدمی مطلب کہ سوچنا چاہیے کہ بھائی سب اپنا اپنا بزنس کر رہا ہے اس میں اس میں اب آدمی جو ہے کیا کرے گ مطلب کہ سامان کی جگہ کوئی اور چر رکھ کے اس کو ریٹرن کر دے یہ توغلط بات سب کو ہدایت دے سمجھنے کی صلاحیت د ہے
آ لائ جو ل مستتے ویسے تو ابھی تو د مست کیا ہے جاگ سامان لےؤ مست آرام سے جا کے چیک کر آؤ پرائز پوچھیے اور آج کا اوپر نیچے کر لو اس اس کی ریٹ کو کر لو اوپر نیچے کتنی ہے اس کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل
ینس تو بہت کم کرتے ہیں ریٹ آف لائن م جو لیڈیز ہوتی ہیں ن وہ کچھ زیادہ کم بلے بھی ہے
جی ہاں ہاں یہ بات ہے کچھ زیادہ کم کر دیی
دکان والا ہے نا ان کو بہت زیادہ باتا ہے ریٹ پے جو پانچ سوپ کو آ جا کے بتیا جب جا کے ے پانچ سو پ آ کے رتے اور جو آدمی ہوتا ہے وہ کم نہیں کر سکتا ن زیادہ
کم نہیں کرا سکتا ہاں صحیح بات ہے ہاں بہت زیادہ مب
اب آن لائن کے اندر عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو ان کے لیے فکس ریٹ ہے تو فکس ہے اس میں کیا کرا گ ھ فکس ریٹ تو فکس
ہاں آدمی میں آدمی جو ہے آن لائن شاپنگ دو ہی کارن سے کرتے ہیں یا تو مطلب کہ سامان اپلبدھ نہیں ہے نہیں مل رہا ہے آف لائن تو آن لائن مارتے ہیں اور یہ ہے کہ مطلب کہ اگر موسم گڑبڑ ہے یا کوئی مطلب گرم ہے گرمی ہے زیادہ تو سردیاں زیادہ تو آدمی آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں کہ چل پا ہے گھر پہ آ جائے گا ہے کہ نہیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا ہاں دو ہی کارن نہیں توطلب آف لائن بھی سامان اچھے اچھے ملتے ایسی بات نہیں ہے عورتیں بھی اچھے مطلب کہ شاپنگ کر لیتی ہے
ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگا
جی جی ہم کو بھی بہت اچھا لگا انشاء اللہ بات کریں گے آپ کے ساتھ جی جی جی اللہ حافظ
پچیس